آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں ہاں ہلو
وعلیکم السلام
السلام علیکم
کیا ہو رہا ہے
کچھ نہ سب خیریت
چلیے سب خیریت
تو ابھی کیا کر رہے ہو آپ
ابھی فی الحال ہم بیٹھے ہوئے ہیں
چلو تو آج ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں شکشھا کی اہمیت کامیابی کی اصلی کنجی
ہاں
آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے آج ہم ایسے مو ضوع پر بات کر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی کو روشن کرتا ہے شکشا کی اہمیت
کیا خوب کہا آپ نے انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا علم ہوتا ہے پیسہ شہرت عہدہ کبھی بھی چھین سکتے ہیں لیکن حاصل کیا ہوا علم ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے شکچھا صرف کتابوں کی محدود نہیں ہوتی بلکہ انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہتر فیصلے لینا اور سماج میں عزت کے ساتھ جینا سکھاتی ہے شکچھا کیا ہے
کیا خوب فرمایا آپ نے بالکل اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکول یا کالج جانا ہی سکچھا ہے کیا یہی اس کی پوری تصریف ہے
نہیں نہیں سکچھا کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں اصل شکچھا وہ ہے جو انسان کہ اخلاق سوچ سمجھ اور شخصیت کو بہتر بنائے شکچھا انسان کو ذمہ دار ناگرک بنانے کی راہ دکھاتی ہے
کیا خوب کہاں آپ نے یعنی شکچھا وہ روشنی ہے جو اندھیرے راستوں کو بھی آسان بنا دیتی ہے
سبحان اللہ کیا خوب کہاں آپ نے آپ کے سونچ کو تہ دل سے دھنیہ واد ا شکچھا کے فائدے بہتر بہتر سونچ اور صحیح فیصلے
پڑھا لکھا ہر انسان بات کو سمجھداری سے پرکھتا ہے اور افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے سچ کی تلاش کرتا ہے
بالکل بالکل یہی وجہ ہے کہ شکچھا انسان میں ترک اور سمجھداری پیدا کرتی ہے
ج
روزگار اور کامیابی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل آج کے دور میں اچھی شکچھا بہتر نوکری اور کاروبار کے نئے موقعے پیدا کرتی ہیں
بالکل ڈاکٹر انجینئر ٹیچر ویگانک وکیل یا ادیمی ہر کامیاب شخص کی بنیادی شکچھا ہی ہوتی ہے سماج کی ترقی
کیا غجب کی بات کہی آپ نے جب سماج میں زیادہ لوگ شکچھت ہوتے ہیں تو غریبی بے روزگاری اور افراد کم ہوتے ہیں
بالکل بالکل اور ایسا سماج زیادہ مضبوط جاگروک اور ترقی کرنے والا بنتا ہے ڈی ڈی ڈیجیٹل شکچھا کا دور اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی ہاں بالکل آج انٹرنیٹ نے سیکھنے کا طریقہ ہی بدل دیا ہے
جی ہاں اب موبائل اور کمپیوٹرس کے ذریعے دنیا کے بہترین ٹیچرس گھر بیٹھے پڑھائی کی جا سکتی ہے آن لائن کورس ویڈیو لیکچر اور ڈیجیٹل لائبریری نے شکچھا کو ہر کسی کے لیے آسان بنا دیا شکچھا کے راستے کی چنوتی ہو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
بالکل لیکن ہر کسی کو اچھی شکچھا آسانی سے نہیں مل پاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی
بالکل بالکل کئی جگہ آرتھک تنگی سنسادھنوں کی کمی اور جاگروک کی کمی بڑی رکاوٹ بنتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ تمال مل کر ہر بچے تک شکچھا پہنچانے کی کوشش کرے اچھی شکچھا کیسے حاصل کری اس کے بارے میں کچھ ٹاپکس بتائیے نا
بالکل کچھ آسان باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے پہلا روز کچھ نیا سیکھنے کی عادت ڈالے دوسرا موبائل کا استعمال صرف منورن جن کے لیے نہیں بلکہ پڑھائی اور نئی اسکل سیکھنے کے لیے کریں تیسرا اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی سنگت اپنائے چوتھا سوال پوچھنے سے کبھی نہ ڈریں پانچواں سمے کی قدر کریں اور نیمت پڑھائی کریں
بالکل بالکل یاد رکھیے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی جو سیکھنا بند کر دیتا ہے اس کی ترقی بھی رک جاتی ہے اس کے نتیجوں کے بارے میں بتائیں گی
جی ہاں بالکل دوستوں آج کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ شکچھا صرف نوکری پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ بہتر انسان بننے کا راستہ ہے
بالکل بالکل جس گھر سماج اور ملک میں شکچھا کو اہمیت دی جاتی ہے وہاں ترق کی امن اور خوشحالی بھی بڑھتی ہے آئیے آج یہ یہ عہد کرے کہ ہم خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی شکچھا کے لیے پریرت کریں گے پرنا دائک کتن س شکچھا وہ ادھیکار ہے جس سے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے علم جتنا بانٹا جاتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے
کیا خوب کہا آپ نے کیا مجھے آپ شکچھا کے بارے میں تھوڑا سا اور کچھ بتائیں گے اس شکچھا سے ہماری زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے
بالکل بالکل شکچھا سے ہمارے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کیونکہ شکچھا کے بنا ہمارے خیال سے دیکھے تو شکچھا کے بنا انسان ہی ادھورا ہے اور شکچھا جیون میں ہر جگہ ضروری ہے ہر جگہ بنا شکچھا کا کچھ بھی نہیں ہے
شکچھا کیا خوب فرمایا ہے آپ نے میں بھی تھوڑا سا شکچھا کے بارے میں بتانا چاہوں گی جہاں ہمارے شکچھا ہمارے جیون کو ایک ایک نیا موڑ دیتی ہے کیونکہ شکچھا سے ہی ہمیں سوچنے سمجھنے کسی سے بات کرنے کی اب کوئی نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کیجیے کیونکہ جب تک کو انسان شکھت نہیں ہوگا اس کیوں ان چیزوں کے بارے میں پتا نہیں چل پائے گا اور ہم نئی نئی چیزوں کی کھوج نہیں کر پائیں گے کیونکہ شکچھا کے ذریعے ہی نئی نئی چیزوں کی ہم ات پتی کھوج اور اپنے بھویشیا میں گٹت ہونے والی رچناؤں کو یا گٹت ہو چکی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں
بالکل بالکل شکچھا ایک میرے خیال سے شکچھا کہ بنا انسان ہی ادھورا ہے اور شکشہ وہ پونجی ہے جس کو نہ تو بھائی بانٹ سکتا ہے اور نہ ہی چور چورا سکتا ہے تو میرے خیال سے شکچھا سب سے بڑا دھن شکچھہ ہ ہی ہے
ماشاء اللہ کیا گجب کی بات کہی آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے شکچھا وہ پونجی ہے جسے کوئی بانٹ نہیں سک بانٹ نہیں سکتا دھن دولت تو سبھی بانٹ سکتے ہیں شکچھا کبھی کوئی بانٹ نہیں شکشہ اور شکچھا جتنا ہے ہم دوسروں اپنی شکچھا سے دوسروں لوگوں کو شکچھت کریں گے یا پربھوت کرتے ہیں ہماری شکچھا اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ کہا جا تا ہے شکچھا جتنا ہم دوسروں کو شکچھت کریں گے ہمیں اتنی شکچھا اور ہماری بڑھتی جائے گی کیونکہ ہمارے اندر دوس ان چیزوں کو جاننے سننے اور سمجھنے کی جگیسا ہمارے اندر بڑھتی جائے گی اور ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ پائیں گے سمجھ پائیں گے
بالکل بالکل شکچھا میرے خیال سے شکچھا کے شکچھا ہوتا ہے یعنی شکچھا اگر نہیں رہے گا تو شکچھا ہے ایک بہتر انسان کو بناتا ہے شکچھا شکشا سے ہی انسان بہتر بنتا ہے اور بہتر سے بہترین بھی بنتا ہے شکشا کے وجہ سے
کیا خوب کہا آپ نے شکچھا سے بہتر انسان بنتا ہے اور اس سے اور بھی اچھا اور بھی بہترین بننا چاہت تا ہے کیونکہ شکشا لوگوں کی زندگی بدلنے کا ایک سب سے اچھا اور سب سے آسان طریقہ ہے شکچھا لوگوں کا ماننا ہے کہ شکچھا صرف ہمیں اسکول کالج اور سماج سے ملتی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ شکچھا ہمیں زندگی جینے کا نیا راستہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے اور شکچھا ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہے کیونکہ سماج میں اگر ہمیں جینا ہے دوسروں کے سنگ تو ہمیں ایک بہتر انسان بننا چاہیے
بالکل بالکل شکچھا میرے خیال سے صرف اسکول میں ہی نہیں کالج میں ہی نہیں شکچھا ہمیں گھر میں بھی ملتی ہے جیسے اگر ب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چلنا گر کے اٹھنا اٹھ کر گرنا چلنا یہ گھر والے سے دکھاتے ہیں بولنا کیسے بولنا ہے بڑوں سے کیسے بولنا ہے چھوٹوں سے کیسے بات کرنا ہے تو یہ ساری شکچھا گھر میں دی جاتی ہے تو شکچھا ہمیں صرف کالج اور اسکول سے نہیں ملتی بلکہ شکچھا دونوں جگہ سے ملتی ہے اسکول کالج گھر اور ہمارے واتاورن ہمارے پریاورن ہمارے آس پاس کے لوگ آس پڑوسی تو سب جگہ سے ہمیں شکچھا ملتی ہے
کیا خوب کہا آپ نے اگزام اگر ایگزامپل لیا جائے چھوٹے سے بچے کی بات کی جائے تو شکچھا سب سے پہلے چھوٹے سے پریوار میں شکچھا ایک بچے کو سب سے پہلے اس کی ماں سے ملتی ہے کیونکہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ماں اس سے ماں کہنا سکھاتی ہے کہ ماں کون ہے پاپا کون ہے بھائی کون ہے یعنی سبھی رشتے داروں سے بچوں بچے کا ملاقات سبھی رشتتے داروں سے کرواتی ہے ان سے ان کا رشتہ بتاتی ہے کہ بچہ تمہارا ان سے رشتے تا کیا ہے شکچھا وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ای ماں اچھی عادتیں خراب عادتوں کے بارے میں ٹوکنا شروع کرتی ہے اور سماج میں ایک بہتر انسان اپنے بچے کو انسان بنانا چاہتی ہے
بالکل بالکل شکچھا
ہاں اور کچھ شکچھا شکچھا کے ذریعے ہم اپنے آنے والی پیڑھیوں میں ایک نئی ایک امید جگا سکتے ہیں کیونکہ کچھ جگہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ شکچھا کو اہمیت کم دینا پسند ہو کرتے ہیں لیکن شکچھا کو آج کے لوگ اہمیت اگر کم دینے لگے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل سمے میں لوگ پڑھائی لکھائی کرنا بہت کم پسند کرتے ہیں سوچتے ہیں ڈیجیٹل ہے تو چیزیں سیکھ لیں گے تو سبھی چیزیں آسان ہو جائے گی لیکن دیکھیے سیکھنا غلط بات نہیں ہے سیکھتے رہیے بٹ اس کے اس کے ساتھ ساتھ شکچھا شکچھت ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ صرف سیکھ لینا ہی ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے
بالکل بالکل کیا غجب فرمایا آپ نے اور آپ کے سوا آپ کے جواب سے ہم بہت ہی سنتشٹ ہیں تو ا آپ کا تہہ دل سے اقبال ہے ملتے ہیں سبحان اللہ ملتے ہیں نیکسٹ اگلے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے اس تمام سننے والے درشکوں کو بھی تہے دل سے دھنیہ واد
میں تو یہی کہنا اللہ حافظ